کو ج ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم بس بڑھیا بہترین آپ بتائیے آپ کیسے
بس ہم بھی ہم بھی اللہ کا اللہ کا رحم ہے بلیا انداز ہماگے تو آگے ن آگے ہوتے ہم اپنے ابو امی کے گھر آئے ہوئے ہیں تو خوب ہاں خوب آرام مل پگما رہے ہیں ہم تو
اچھا یہ ہے وہییا بہت اچھی بات ہے ہ
سے تھوڑی راہت ملی ہے کام سے چھٹی ملی ہے
جی آپ نے صیف سنوایا سچ میں اللہ کی وہ وجہ سے سھ میں ہم بھی آؤ اپنے گھر آئے ہوئے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگا رہا ہے ورنہ گھر میں تو بس مطلب ایسا نہیں ہے وہاں پہ سکون ملتا ہے لیکن جو یہاں پہ فیملی کے ساتھ ملتا تا ہے نا اپنے پریوار کے ساتھ وہ نہیں ملتا کہیں بھی یہ تو ہے ہوں
وہی سب پر گانی یادیں تازہ کر گئے ہیں ہم تک تازہ کر گئے ہیں تو کیسے ہم بچپن میں اپنی خالہ کے ساتھ اسکول سے ہی جا چلے جایا کرتے تھے
ہاں ٹھیک
کال ا بھی آئی ہوئی ہے نا تو ہم سب ایسے ہی موکا گئے کہ ہم تمہیں کیسے اسکول سے لے جا لیتے تھے اپنے ساتھ اپنے گھر پہ اور گھر پہ میسج ڈال دیتے تھے کسی سے سے بول دیتےے تھ کہ ہمارے گھر میں بولتے نا وہاں چلی گئی ہیں
ہاں ہمارے ابھی جو ہماری ہماری جو امیمی جان ہیں انہیں پرانی موویز بہت پسند ہیں تو وہ اکیلے تو دیکھنا پ نہیں کر ابھی ہم سے فون اس سے اور د مطلب کہ پرانی مووی لگوا کے دیکھتے تو ہمیں بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا پھر ہم بھی مشغول ہو گئے اس کو دیکھنے میں اس کے چکر میں ہمارا کھانا بھی آار تھوڑا لیٹ ہو گیا پھر ہم باتیں کرنے لگے پھر وہ بتانے لگی کہ وہ اباسان کے ساتھ مووی دیکنے جاتے تھے چوری چ چپی ہو رہی ہے وہ تو میرے کو بڑا لگا سن گیا میں کا بڑی اچھی اسٹ تو ہے آپ کی تو وہ الگ ہی پہلے کیا تھا نا پہلے کوئی کوئی جاتا تھا مووی دیکھ میں تو بہت وہ ہوتا تھا کہ بھائی کیس وہ جا رہا ہے تو بتائی تھی کہہے ہم چوری چھپے جاتے تھے ایک دوپہر میں سارا کام کر کہ شام تک کی روٹیاں بنا کے پکا کے تب جاتے تھے تو ہاں کہ ہمارے کو کوئی منع نہ کرے تو ہم وہ بتا رہی تھی کہہ رہی امی پچیلے بنا دیتے تھے بہت سارے کہ ہمیں اگر آنے میں دیر ہو جائے تو
ہاں تو کا پ
سب اپنا کھا لے ہاں تو بتاؤوں بڑا مطلب بہت ساری باتیں بتا رہ تھ میں نے کہ بتاؤ پہے ایک مووی دیکنے کے لیے کتنا وہ کرنا پڑتا تھا یاری اتنا ڈر لگتا تھا تو پوچنے کے لیے بھی کہ ہم چلے جائیں ا نہیں ہمارے
وہی چوگی چھپے جانا پھر ہاں ابو جان کا زیادہ ڈر رہتا ہوگا نا ان کو
ہاں ہاں نہیں وہ ابو جان کے ساتھی جاتی تھی نا تو وہ بی دی کہ ابو جان کو اپنے جو جو ان کی امی اپا تھے ان سے پوچھنے کے لیے بڑا بہت سوچنا پڑتا تھا بہانے بناتے تھے کہ یہ لانا ہے کہ حکیم کے پاس جانا ہے یہ کر وہ ایسے کر کے بہانے بنا کے تب گھر سے نکلتے تھے ہاں ہ ہاں ہاں تو کہ بھی ہاں کہتی ہم تو کبھی بچوں کو بھی لے کے نہیں جاتے تھے کہیں آ کے بچے آ کے گھر میں نہ ب آ یک توم آ گئے ت تو میں نے تو وہ وہ بھی وہ بھی لو اسٹوری بہت اچھی رہی ہوگی نا چوری چوری جاؤگا پھر کسی کو پتا کنا یہ ا تو آج ہی کہ رہی تھی گریی بو والی موی دیکھنے گئے تھے تو پھر میں نے لگائی وہ اتنی پرانی موی بالیوڈ موی بہت اچھی تھی تو میں م کہس صحی ہے
ہاں ہاں ہاں
ہوگئی تھی وہ تو بہت اچھی ہوا ہوا کرتی تھی پرانی ہے نائنٹیز کی بھی موی بہت اچ تھی ہمیں دو چار مویاں بہت اچھے لگتے ہیں ہاں لیکن
تھی نا جس میں ہاں
ہم تاج محل وغیرہ کے جوتی ہاں بہت ساری میں وہ تو خیر زیادہ پرانی ہوئی ہے
ہاں وہی بیک بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگئی نا بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھی تھی ہاں ہ وہ
انہوں نے پتا نہیں ہ ہ ہ لیکن اب تو وہ بھی کلٹ بھی بنا دی ہوئی ہے
ہاں اب۔ تو ہے۔
ہاں۔ ہمم وہ تھی نا ایک لیلہ لیلہ مجنوں۔ کرکے۔ کر کی بھی تھی نا کون سی سیر فریاد۔ صرف۔ فریاد کر کے جو مو۔ وی ہے وہ بھی بہت ہی ماشاء اللہ کہتے ہیں بہت اچھی تھی مووی۔ وہ ریلس۔ اسٹوری تھی بتاتے ہیں۔ جی ہاں وہ ریئل اسٹوری کی ہاں ریئل اسٹوری پہ بیس تھی وہ مووی۔ کہ آج کل ایسا ایسی محبت کون کرتا ہے کسی۔ جیسے کہ دیوار میں چنھوا دیا جائے تو بھی وہ جیوت ملے گی۔ پیار کر۔ سارے۔
صحیح بات ہے۔
جی جی۔ وہی ہے دو چار مووی ہے۔ جیسے ہنا مووی تھی وہ بھی بہت ادھک۔ دیکھی اپ نے ہنا مووی وہ بھی بہت اچھی مووی تھی ہاں ہاں ہنا مووی بہت اچھی۔
وہ تو میں پانچ بار دیکھ چکی ہوں۔ نی نہیں بگتا اس کو دیکھنے سے اگر ایک بار جیسے مووی میں ہوتا ہی ہے اگر ایک بار لگ جائے نا پھر من کرتا ہے اس کو پورا ہو کے ہی اٹھے ہم جگہ سے۔ دء۔
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے۔ اور جو پہلے کی موویز ہوتی تھی نا ان۔ یہ ایک کہانی ہوتی تھی۔ اور ان کو دیکھ۔ تھوڑا مطلب کہ دل لگتا تھا کہ ہاں۔ دیا اچھی مووی ہے بہت۔ بہت مزہ آ رہا ہی ہے۔ لیکن آج کل کی موویز میں کوئی اسٹوری نہیں کیا بتا اب دو چار مووی بھی میں نے دیکھی ہیں آج کل کی اس میں یہی نہیں پتا چلتا کون سی اسٹوری کہاں کا
صحیح بات ہے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہاں سے شروع ہوگی کہاں پہ ختم ہوگی بالکل سمجھ
ہاں ہاں ہاں آج کل کی مووی بہت اٹپٹی بنا بہت اٹپٹی مووی بنا رہا ہے ہاں اور وہ بھی دو دو سو تین تین سو کروڑ روپئے کام
ہو جا گے ہیں اس میں ہاں گانے ڈھنگ کے ہو جا گے تھوڑا سا ایک دو کوئی اچھے لگ جا گے ادر وائز بہت گندی مطلب ہاں اس کا اسکرپٹ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا آیا کر یہ
سمج میںے آ اور دوسرا ب دو گانے بھی ایسے اٹ پٹاگ منائیں گے نہا کہ سمجھی ان کا وہ سؤنڈ پ اچھا ہوگا لیکن ان کے جو الفاظ ہوں گے نا وہ بڑے ا اٹ پٹٹی سے ہوتے سمج جی نہیں آئیں گے وہ کیا ہے تو یہ کمپیرزن میں دیکھا جائے تو پرانی موویز کے مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا چ یہ دو سو کرڑ میں بنائے چاہے چار سو میں بنائے لیکن جو پرانی مووی ہوتی تھی وہ بہت بڑھیا ہوتی تھی لے کے ڈائریکٹر ہوتے تھے نا وہ پورا ایسا مووی بناتے ا س بالکل حقیقت ہو مطل کہ جیسے ریئل ہاں ریئل دیکھو کچھ بھی دیکھ لو پرانا اور آج ک کمپیئر کرو گے تو تو آپ کو پرانا زیادہ اچھا لگے گا
صحی بات ہے کہتے اسی لیے تو کہتا ہے اولڈ از گولڈ ہ
اولڈ از گولڈ صی ہے پ ہ
نہیں پرانی موویوں میں تو تھا مطلب لگتا ہے کہ ہاں اس میں کچھ ہے دیکھنے لائق ہے نا ادر وائز آج کل کو میری تو سمجھ میں نہیں آتی نیند ہوگ جاتی مجھے آج کل کی موی دیکھ دیک دیکھتے کیونکہ سمجھ میں آتی نہیں ہے بوگ ووگ ہوتے ہیں تو ہمیں
بور بھی چو بور بھیو جاتے ہیں اور آج ت بھی نا بچوں کے ساتھ تم دیکنے ہی نہیں جاتے
دیکھ ہی نہیں سکتے پہلی بات تو صحی بات ہے
پڑچ ہ چھوٹے بچوں کو لے کے کیسے جاؤ گے آپ وہاں پہ ابھی دیکھو ایک دم اگیئی ان میں اتنی ساری گالی ہے لوگ وغیرہ ہے کوئی کیا کرے گا اور کرے
کیا کر سکتے ہیں ہ کیونکہ بچوں کو بھی پتا نہیں گتا اس میں کیا ہے کیا
ہاں کیا ہے یہ کہتے تھے پہلے سینسر بڈ سے ہاں
کاتے ہیں وہ اندر
ہاں اندر تو تھو ب نہیں پہلے کیا ہوتا تھا نا کہ جیسے سینسر بورڈ پہ مووی وہ چلتی نہیں تھی جس میں اگر کچھ غط طبیز ہے وغیرہ پچے لیکن آج کل تو سب پاس ہو جاتا پتا نہیں اور پبلک دیکھتی بھی ہوگا ہاؤس فل رہے گا او فل
بتاؤ یہ غط چیزوں کو بڑھاوا مل گا ہے نا ویسے تو ہ وہی ہے کیا کر سکتے کیسے اپنے بچوں کو اس سے محفوظ رکھیں وہی سمجھ میں نہیں آتا ہے
پتا وہی ہے نا
کیونکہ ہم تو ایسی تعلیم دیتے نہیں ہے اپنے بچوں کو ہے نا ہم تو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی بچہ اچا اچھ سی اچھا ہو کرو اب تمہارا محنت کرنے کا ٹائم ہے تم ابھی محنت کرو ہے نا لیکن بچے آج کل
کہ ہ ہ ہ لیک نہیں بھائی کہ دیکھو ہم ہم ہم سمجا سکتے کہ باہر کی دنیا کو تو سبھی دیکھ رہے ہیں نا تو اس کو تو کوئی کیا کر سکتا ا
باقی تعلیم دینا ہمارا کام ہے وہ ہم دے ہی گئے ہیں ہے نا
جی ہاں اور ہم تو ابھی بھی دیکھو جیسے چھٹیوں میں آئے تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی اپنا کھانے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو اور نماز وغیرہ کرو اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو طراپ جتنا ہو سکے اللہ کی طرف کو کرو تو ہاں تو یہ دیک ک اب دھیرے دھیرے بچے سیکھیں گے تو گ اسکول جب اسکول جائیں گے توہ ٹائم ملتا پتتا نہیں اتنا کہ وہ کچھ ایسا کچھ کر پائے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو بولتے ہیں ہم تھوڑا سا کریے
ہوں ہوں ہ
ہاں بتائیے اور
بس ادھر تو باقی سب ٹھیک ہی ہے اب آئیں گے کس ٹائم بعد ہم بھی اتھر کوئی
ہاں ہاں ہاں
بالکل نہیں ہے ہمارا
ہاں ہاں لیکن پھر بھی آپ کافی ٹائم رہ لیے ہمیں تو اتنا بھی نہیں ملا لیکن پت ہے ہمیں تو اتنا بھی کافی لگتا ہے ہے کیکہ دیکو جیسا یہاں ہے ویسا وہاں ہمیں تو کچھ الگ لگتا نہیں بس یہ ہے کہ تھوڑا اپنے گھر والی فیلنگ آ جاتی ب باقیار ہاں جی ہاں جی ہاں آج ہمیں بہت م د تو ہمارا کل کا دن بھی بہت اچھا گیا اور آج کا دن بھی دو دن دو ہمارے بہت اچھے ہوتےے ہیں اب کل
ہاں
سے نہیں ہو
اچھا اد نہیں آئی نہیں ادھر تو خوب ہاں ہماری سائڈ تو خوب باغی سای ساگی ت ٹھنڈ بھی ہوگئی ت تو بڑا مزا آ گیا تھا
اچھا اچھا چلو بہت اچھا ہے لیکن یہاں نہیں آ تو وہاں تو گرمی ہے
گپر مارتے ہوئے ہم بارش کو انجوائے کر گئے تھے
جی
ہاں
اچ چالیے ہاں بس سوتے ہیں ہم گیاں
ہاں آنکھوں میں نید کی کماری چل گئی ہے
چلیے کم صبح بات س آپ کو اوکےک خدا حافظ
اللہ حافظ